ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام کیا حال ہے ٹھیک ہو
ہاں میں چوںک آپ ٹھیک ہوں
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہو
بالکل میں ڈوں شا اللہ کاات
ہاں کیا کر رہے ہو
بس کیاسے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں گھر میں سب اور گھر میں سب ٹھیک ہو
ہاں ٹھیکمی جان آبا جان ٹھیک ہے
ہاں آبھائی جان امی بھی ٹھیک ہے آ ابائی جان امییر جان ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک اھ یہی بچے سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا
اچھا اچھا آب اج بھی بہت زیادہ گرمی ہے
آج بہت سارا گرمی تھا دن میں
مجھے لگا کہ سب سے زیادہ آج ہی گرما کا دن تھا
ہاں جی زیادہ گرمی ہے بولا کیا پانچ چھ دن ایسے ہی رہے گا گرمی
ہوں
میں نے سنا ہے کہ ایسے رہے گئے دو تین دن گرمی ایسے رہے گئے گرمی
ہاں ہاں بالکل بالکل ٹھیک اچھا کھانا وانا پکایا
ہاں بس ل بنا رہی ہوں سب کھانا پکایا چاول تو اب بنا رہے ہیں سبزی
سبزی کیا سبزی بنا رہیے
اورو آج میں نے بنایا ٹماٹر
ہمم ہمم
اور بھیین بنایا
کیا
بین بین
بین اچھا بین بین اچھا اچھا اچھا اور وہ پ بہت اچھا ہوتا ہے مطلب ٹماٹر اور بین بہت اچھا اچھا سبزی بناتا ہے
ہوں وہی بنایا میں نے
اچھا اچا اچھا چلو ٹھیک ہے
اور میں نے بولا آج لائیں گے دہی دہی لائیں گے اور چشمش ل وہاں چشمہ میں لائیں گے پانی تو مزہ آئیں گے وہ دہی کے ساتھ اس کو تھوڑا کریں گے یہ منائیں گے چ ہری مرچ ہری مرچی کی اور آج کھا لی ہری مرچی ہے وہی بنائیں گے آج آج چٹنی ہری مرچی
اچھا اچھاچھا
ہاں ا ٹماٹر وماٹر گھر میں نہیں ہے میں تو نہیں گئی نیچے آج آج تو گرمی ہے نا میں گئی نہیں بازار آج گرمی کی وجہ سے میں نے بولا چلو ہری مرچی ہیں تو آج کھا لی ہری مرچی بناؤ گی چٹنی
اس اخروٹ دیتی ہوں دو تین بھی لگانے تھے نا
نہیں اخروٹ نہیں مجھے یہ ہے نا یہ مہورت ہوتا ہے
اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے
باقی سب کر میں ٹھیک ہیں
ہاں شکور اللہ کا
اچھا اچھا اچھا اچھا مزدوروں کام ختم ہو گیا
ہاں ہاں ہو گیا خراب بس اب تو بس الماری الماری لگانا ہے تو دیکھیں گے ایک دن دو دن کے بعد بایا آئیں گے نا جموں سے اسے بولا میں آؤں گی جموں سے تو تب دیکھیں گے کیا پیں گے اس نے بولا کہ میں دے دوں گی کچھ پینسے تو پھر لگاؤں گی میں الماری والماری
اچھا اچھا اچھا
ہوں
تو ٹھیک ہے باقی وہ وہ بیٹی بٹی و ٹھیک ہیں
ہاں بیٹا بھی ٹھیک ہے بیٹی بھی ٹھیک ہے شکر اللہ ت
س میں بھی آج گھر کی مجہ تھوڑا مجھے ایک گھنٹہ میں نے گرمی بیٹھا ہے تھوڑا یہ ہوا پنکھا چلا رہا تھا اس کے حساب سے میں نے بہت آس پسین آ گیا نا یہ گرمی کی وجہ سے تو کیا آج کی زیادہ کارمی ہے
میں بھی گئی نا صبح گئی میں نو بجے انس نو بجے گ میں چاول لانے تو میں جب وہاں پہنچی نا ا میں وہاں انتظار کر کے انتظار کرے اتنا تھک گیا کہ میں نے بولا میں بس میں جاؤں گی گھر میں نہیں لاؤ گی ی چاول پھر وہاں تو بیٹھی تھوڑا تو اور تھوڑا لگ بھگ میں آئی وہاں سے ڈیڑھ بجے واپس
ڈیکھ بھائی میں واپس پھر اتنی گھریا وہاں میں نے بولا میں کیوں آئی نیچے میں کیوں آئی یہاں چاول لینے کے لیے اتنی وہاں ہو گئی حالات مجھے خراب
اچھا اورج چاول دے رہے تھے
ہاں میں نے چاول لایا ہے نا گھر میں تھوڑا کم ہے میں نے بولا چلو دکان سے لائیں گے چاول
اچھا اچھا کتنی کے جی دے رہے ہیں چلایا آپ نے
میں نے لایا بائیس کے جی چاول
اچھا اچھا باس
ہوں
ہاں ٹھیک کیا ہے میں بھی سوچ رہا ہوں کہ بھبھی اب میں نے چائے کا ایک کب پینے پی لیا ا میں جا رہا ہوں بازار کو تھوڑا دیکھ رہے ہیں کہاں کوئی سبزی وبزی کچھ لائیں گے وہاں اور اب تھوڑا ٹھنڈی بھی ہو رہی ہے نا تھوڑا گرمی تو اب ختم ہوگئی تو اب دیکھیں گے میں وہ کیا لائیں گے وہاں سے
ہاں ہوں
تھوڑا ایک گھنٹہ لگ جائے گا وہاں بازار سے ادھر ادھر تھوڑا چکر لگائیں گی پھر واپی و آ جاؤں گا تو پھر دیکھیں گے کیا کریں گے تو یہی تو سوچ رہا ہوں تبھی تو گرمی ہی نہیں
ہاں
ابھی بازار میں بھی کہ ہے آ جائیے ساگ بھی ہے یا ا مول یا یا کچھ گاجر واجر یا کچھ صاہ یہی
ساگ ہے مولی ہے بیگن ہے ٹماٹر ہے کڑم ساگ ہے وہ کیا مٹر ہے آلو ہے پیاز ہے اور کیا ہے بس یہی سبزی ہے وہاں
ہاں
جوب سردی کے دن میں ہوتا ہے نک ہوتا ہے ندرو ہوتا ہے مولی ہوتا ہے شلجم ہوتا ہے ٹماٹر ہوتا ہے بینگن مطلب بہت ساری سبزیاں سردی کے دنوں میں ہوتا ہے یہاں
ہاں وہ تو ہے
ہاں تو اتنا سبزی نہیں ہے بازار میں نہ ندرو ہے نہ پالک ہے میں پالک بناتی نہیں ہوں
ہوں ہ ہ
میں پالک بنایا میں نے ایک بار بنایا نا نہیں نہیں مہنگا کی وجہ سے نہیں میں نے ایک بار بنایا نا میں ہو گئی پہچ چھ مہینے بیمار اتنی بیمار ہو گئی مجھے چالیس ہزار اوپر اوپر لگ گئی کہ
ا ہ
ہ تو میں اس لیے نہیں بناتی ہوں اونچا اور میری میں میں نے مجھے اس ٹائم پتاہ نہیں کہ میں بچ جاؤں گی مر جاؤں گی اتنی پیسے لگے مجھے مجھے اپنی ڈاکٹر کے پاس گیا تو پھر بھی نہیں ہو گئی تھی پھر گئے ایک جگہ تو بہت دور تو اسی نے مجھے یہ دواا اللہ کا شکر تو میں ہو گئی ٹھیک چالیس ہزار اوپر اوپر ہو گئی میں ا دن کو نہیں کھاتی ہوں کھانا نہ کچھ صرف لاتے ہیں پائی ابائی جان لاتے ہیں صرف خالی یہ گھر بزلاتے ہیں وہ کیا ب اس کو ہینند وینند لاتے ہیں یہی کاتی ہوں میں جن کو موک ہوتے ہیں نا ختم پھر بھی ہوتے ہیں جلن ہٹ م ادے م تو پھر میں اس ٹائم اس ٹائم سے میں نہیں کھاتی ہوں پالک
ہاں ہاں جو چیز انسان کو نہیں مطلب آتا ہے وہ وہ نہ کھانا چاہیے کہی جیے انسان بیمار ہو جائے گا کسابی سے بیمار ہو تو وہ نہیں کھانی ضروری تو نہیں کھانی ہے وہ
میں اتنی پالک کھاتی ہوں مطلب مجھے اتنی پسند ہے پالک جب وہ ہو گئی نا وہٹائے میں نہیں لاتی ہوں اگر کچھ بھی ہو اس کے ساتھ مرغا بھی ہو گوشت بھی ہو میں نہیں کاتی ہوں اگر پاپا بھی یہی بنات بابا بھی بنا دیا ماما امی بھی بنا میں نہیں خود بولتی ہوں میں میں دوسری سبزی دے دوں مگر میں یہ نہیں کھاں گی یہ
ہوں
اتنی ڈر گئی رہتی ہوں میں اس سے
ہ
جی ج پھر اس ٹائم لاک ڈاؤن تھا پھر اس ٹائم لاک ڈاؤن تھا
اورو ہاں
اس ٹائم سے میں نہیں کھاتی ہوں پالا ہاں میں بہت بیمار ہو گئی
صحیح بات ہے وہ جو چیز کھانی نہیں جو انسان کو نہیں مطلب بیمار ہو جائے گا وہ نہیں کھانا چاہیے
نہیں نہیں ہم نہیں کھاتے ہیں
بی چوڑ یہ جو ٹھنڈ والا سرد والا چیز کھانا چاہیے انسان کو
ہاں مگ کاؤی ہ ماٹر کاؤچ وں دال کھاتی دال تو اتنی نہیں کھاتیوں تو تھوڑا کھاتی ہوں دال زیادہ میں مجھے پسند ہے سبزیوں میں ٹماٹر پیا دت ن پیاز تو مگر ہ تو پیازیاس ساگ اگر میں دن کک مطلب روز روز دن نا ساگ مجھے اچھا لگتا ہے ساگ ساگ د دہی ہاں
کو پاس
ہاں
اچھا کیا نہیں پا نہیں کھاتا وہ ٹھیک ہے
ہاں ہاں
بااکہ مولی ولی کاغج وا کرا جوچ
ہاں ہاں وہ کھی ہ ہاں ہاں وہ کھاتی ہوں میں وہ کھاتی ہوں میں
میں بھی پالک نہیں جو پالک ہے میں بھی نہیں کاتاوں کبھی کھاتا ہوں تھوڑا شوق سے کاتا ہوں نا جو کسی میں ٹائم مل جائے گا تو شوق سے ہی کہ تو تو بٹ ن مجھ بھی ڈر لگتا ہے اسے پارک سے ہی
میں پالک سے ڈٹتی ہوں اس ٹائم سے میں جب میں بیمار ہو گئی ج ڈ مجھے پالک میں اچھا نہیں لگا اچھا لگتا ہے مگر میں نے کہا جو میں نہیں کھاتی ہوں پالک والک
بالکل انسان نہیں کھانا چاہے تو جو چیزیں کھانے کایں وہ وہ نہیں کھانا ہے
نہیں نہیں میں نہیں کھاتی ہوں
اور باقی سب کرنا ٹھیک ہے
ہاں ہاں شکر کا اللہ کا شکر ہے
اب میں بھی جاؤں گا یہ لوٹا لے جاؤں گا سھ میں بھی لاؤں گا آ یہ چشمے سے پانی اور وہاں دودھ وھ دیکھیں گے ا دکان کھلا ہے تو دودھ پلاؤں گا وہاں ا شام کے ٹائم تھوڑا دودھ دہی ہوتا ہے یہ تو اچھا رہتا ہے ٹھنڈ پانی سے آ زہ تر یہ دودھ یا پانی پینا نہیں زیادہ چاہیے انسان کو
ہاں ہاں دو چار
تو اس لیےیک ٹھیک ہے میں وہی کروں گا جو آبھی جاؤں گا میں کپڑی پہنا تو ابھی جو ٹھیک ہے اچھا بیٹھو ہ چلو ب اللہ حافظ
اللہ حافظ